وعلیکم السلام کیسی ہیں آپا آپ
بہت بڑی یا اور بتاؤ آپا بہت دنوں بعد فون کیا کیا آپ کہاں تم انشاء اللہ سب ٹھیک ہے خیریئت
بس بس آپا سب خہریت ایک تو بس ایسے ہی لگے پڑے تھے آپ کو پت تو ہے عید کی تیاریوں میں میں تو آپ کو اس کے لیے بھی فون نہیں کر پائی میں بڑی سچی اس کے لیے آپ سے معافی مانگ رہی ہوں
نہ نہ کوئی نہ مجھے پتا تھا تم نکاح کی تیاری میں بھی لگی ہوئی تھی تمہارے بھائی جان کا نکاح بھی تھا اور عید بھی پڑ گئی کوئی وہ نہیں پ رہا مجھے ٹھیک ہے کم سے کم
بس یہی تھا میں نے کہا میں آپ کو فری ہو کے کال کروں گی تب بھی کروں گی کیونک سب گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے تھے سب چلے گئے بس اسی میں لگے ہو یہی ہے اور آپ کو جب سسرال کے کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں آپ تو پھر ادھر ادھر باتیں نہیں کر پاتے
نہ نہ بھول کے کر بھی مت لینا بہن قیامت آ جائے گی یہ تو تمہارے پیچھے ہاتھو پڑ جیں گے تو تمہاری
بات کر رہی تھی بڑی آپ ہی سے تو تو میرے پیچھے پڑ گئی م تووہر کی امی کہہ رہی ہیں کہ تم اتنی دیر کیا کیا بات کرتی ہو میں نے کہا رہی میں جو بھی کروں میں نے کہا میں میری بہن ہے میں اپنی سو باتیں ہوتی ہیں میری
ہ صحی بات ہے یہ تھوڑی نا اللہ نے یہ کہہ را کہ تم اپنے گھر میں ہی بیھ جی ہو تو اپنے خون کے رشتے تم سے بات ہی نہ کرو کہ خون کے رشتوں سے
جی تو کہہ رے ہم نے تو کبھی بات نہ کری اپنی بہنوں سے ایسے میں نے کہا امی آپ نے نہ کری میں نے کہا ہم تو کریں گے امی
یہ تمہارے میں وفا نہ تھی ہم میں تو ہے ہم تو اپنی وفا دبھائیں گے نہ نھائیں گے ہماری محبت ہے ہمارے بھائی جانوں سے اپنی بہنوں سے ہم ان سے بھی نہ بات کریں تو جن سے بات کریں گے ہماری روح کو تو انہیں سے بات کر کے سکون ملے
بالکل اور میری تو آپا میری جو آپی ہیں نا وہ کسم سے بہت دور ودیش میں رہتی ہیں
اچھا تب بھی اتنا انوالو رکھتی ہیں گھر کے اندر
ہاں اور بچاری مجھے وہ تو کب فون بھی پندرہ دن میں ایک بار کریں میں تو اپنی طرف سے کبھی کروں بھی نا انہیں خود ہی کریں تب بھی لگ رہاا جلدی ت فون کاٹ د فون کاٹ د
نہ بس ان کی خدمت کرتے رہو سارے دن ان کی خدمت کرتے رہو اور ابھی کیا کرا تم نے نے کہا میں گئی تھی تم وہ بھائی جان کی پپو کے لڑکے کی جان نکاہ میں وہاں پہ کیا رہا وہاں سب ملے گئے تھے ت میںیں نہ ملے تھے اور کھانے میں کیا کیا تھا وہ
وہاں تو بہت اچھا رہا آپا اور سب سے اچھا تو مجھے وہاں کیا کہتے ہیں آپ یہ کہو گی میں اپنی ڈریس پہن کے خوش تھی میں نے اپنی ڈریس ہلو میں نے اپنی رریس بوٹک سے بنوائی تھی انی اچھی ڈریس بنی میری آپا میں بتے پڑوس والا ہے کو یہ بوٹیک نہ میں نے اس بار نیا ایک کھوجا ہے اور بہت اچھا بوٹیک ہے اس کا یہ بڑا ہی ا اچھا کام کرتا ہے اور میں ہاں آپ یہ کہو گی میں تو اس کو پلین کپڑا دیا تھا لا کے میں نے کہا تو نا اچھا سا ایک قسمے سے جوڑا بنا دی تو اس نے مجھے اس بار مجھ پہ وشواس کر کے دیکھو تم میں اس میں لیس وغیرہ لگا کے بڑا سوہنا بناؤں گا میں نے کہا چل میں دیکھوں گی بار میں نے اس کو دیا آپا اس نے پیسے تو تھوڑی زیادہ لیے لیکن میری من پسند کا جوڑا بنایا ہے ماشاء اللہ میں نے ایسا سا جوڑا نہیں پہنا آج تک بھی بہت پیارا جوڑا ہے میں آپ کو فوٹو شیئر ہاں میں کروں گی آپ کو فوٹو شیئر اس
سے کی ہوت
ہاں سب ہینڈ ورک تھا آپا اس کا سارا ہاتھ سے کرتا ہے وہ اور اس کی بیگم دونوں جنے اس کاریگری کو کرتے ہیں
ارے واہ کیا نزاکت سے کام کیا ہوا تھا اتنی خوبصورتی تھی اس کام میں مطلب اللہ میں تو کہہ رہی تھی جیسے تم نے فوٹو بھی دی مجھے
ہمم ہمم ہمم
جب تک میں فوٹو بھیجی میں تو تبھی دیکھ رہی تھی کہ بڑا ہی خوبصورت جوورا پہن کے گئی ہوگی تم ہی نہ کہا میں چھا رہی ہوں گی تمہارے ہی تو رشتے نہیں آ گئے
ماشاء اللہ مجھے تو وہاں کئی ساری کہہ رہی تھی میرے تو آپ یہ کہو گی دلہن کہہ رہی تھی میرے بھائی جان کی کہ کیا کہتے ہیں آپ نے کہاں سے خریدا ہے خالا میں نے کہا بیٹا یہ میں نے نا بوٹک دوارا تیار کروایا ہے تو مجھے بولی ایسا سب مجھے بھی تیار کروانا میرے لیے ضرور گفٹ کرنا میں نے کہا میں ضرور گفٹ کروں گی تجھے
وہ نہ کیا کہتے ہیں آپ پورے نکاح کے اندر تم تم چمک رہی تھی تو سب پوچھیں گے ہی تم سے تم نے پوری میرکھا کی ساری ساری کو بٹ توور بھی رونق ہے
بالکل بالکل سچی میں آپا بہت اچھا جوڑا بنا ہوا تھا
ہاں
بہت خوب شگتلی لباس تھا
ہمم میں کہہ رہی ہوں اب اما کا ہاتھ بٹانے والی بھی آ گئی ہے اب تو تمہیں کم سے کم گھر کی اتنی ٹینشن نہیں ہوگی ورنہ تو اللہ تہاری اما سارے دن الگ کے بھی ہی کام کرتی تھی
بالکل بالکل آپا اب آپ کو پتا تو ہے کون کتنا کام کرتی ہیں آج کل آج کل دیکھو کوئی نہیں کرتی ابھی دیکھنا ایک ایک مہینہ تھوڑا سا دکھائے گی اس کے بعد وہ بھی اپنے وہی رنگ روپ دکھائے گی آپا آج کل کا آپ کو پتا تو ہے میں کیا بتاؤں
ارے کیا پتا اچھی نکل جائے میں تو اللہ سے یہی دعا کروں گی اچھی نکلے تمہاری ماں ااں کی خوب خدمت کرے خوب اس کے لیے دھیان رکھے ان کا ان کی تو ویسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ج آگاد بہ سئی آ ہے ن ا ننگ دلہن ویسے بھی اکیلی وہاں کون سا کوئی اور ہے رہنے والا
نہ نہ اا باتوں سے تو باتوں سے تو بہت تیز لگ رہی تھی کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ رسم ہوتی ہے آپا اگلے دن دلہن کے گھر سے ناشہ آتا ہے
ہاں ہاں
تو میں نے کہا کہ ہاں میں نے یہی تو کہا میں نے کہ ناشہ ایسا آتا ہے کہ مطلب سبھی رشتے دار ہوتے ہیں دیکھنے دکھانے کے لائق آتا آپاس سالن اور پراٹھے آئے پہلے تو کہہ رہی میری ہاں پہلے تو کہہ رہی تھی میرے بھائی جان کو ٹائم نہیں ہے میں نے پھر فون کرا میں نے ان کو کہا ہمارے یہاں یہ چلتا ہے تو مجھے فون کر کے کیا یہ چلتا تو سبھی کے یہاں اور پت نا کیا کیا چلتا ہے میں نے ایسے کیوں بات کر رہی ہوں کل تو نک کاائے ہوو ہے کیا ہو گیا ایسا کیا کہ کہے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں پندرہ پراٹے ہوں گے اور سالن لا کے د دیا ہاں اور آپ نے کھایا نا آپپ نے کہہ دیا میں تو بریڈ ٹوسٹ کھاؤں گی
اور ابھی ی اللہ اتنی دیر پ ابھی
یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں اب اسے دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ ہے
ہمم
بڑا ہی سر درد ہو گیا اس کی بات تے سن کے آپا میں تو سچی کچھ کہہ نہیں سکتی
پہلے دیکھیھی نہ ہی
آپ تو پہلے کائی نہ دیکھی میری جو امی ہے نا ان کی ہی ا تاؤ کے لڑکے کی بیٹی ہے بھائی جان کی بیٹی
بھائی جان کی بیٹی ہو کے بھی بھائی جان نے کچھ نہ بھیجا بلکہ
بھیجا بھائی جان نے تو کچھ خھنی نکالی ہے سو بار میں نے تو ممی امی کو میں تو یہی کہہ رہی ہے پہلے بات کرتی تھی تو بڑے اچھے سے بات کرتی تھی تب سے اس کا نکاح ہوا ہے یہ تو تب سے ایسے بہیو کر رہی جیسے ہمیں جانتی ہی نہ ہیں
ھاری وہ اب ہم سب ہہ کیا آپ اسے احساس نہ آئے ہیں آپ بھائی باتن کا وہ تو یہ سوچ رہی ہے کہ جو ملتا ہے اللہ کے نہ نم بھیج دیا میرے پورے گھر میں کیا آاں پہ ابھی سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے
بس بس ا اور آپ سب سب سے بڑی بات ہے میرے بھائی جان کو میں نے کہا کیسے ایسے کہہ رہی تو کہہ رہا کہ ابھی تو آئی ہے وہ تھوڑی سی اور تم لوگ بھی شکون دو سے
ہاں ارے بتاؤ بھائی بھی کیسے پلٹ گیا نے کہا کہ اگلے دن سے اسے گ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں شروع سے ہی سے کنٹرول کر لے گا تو کر پائے گا ادر وائز اگر نہ نہیں تو تو سے بیٹھا ہوا دیک طرح ہی اس کی ہوا کیا سادگی ج جوو ہے نا شروع شروع میں ہی دکھ جاتی ہے دلہن کی کتنی خاموشی میں سے رہ رہی ہے کیا ہے کتنی دل چ کی ادا یہ سب کچھ کوئی ہے نا یہ سب کچھ دکھا دکھا کے تمہارے بھائی جانن کو ن کنٹرول متب بھییا
بالکل بالکل آپ کا اور میں نے تو اپنی امی کو کہہ دیا میں نے کہا امی کام پہ دھیان دو اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کرے تو بھلا نہ کرے تو بھلا تمہیں اپنی دو روٹیاں بناؤ اور سکون سے رہو کلیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں رکھ اور میں نے کہا اگر زیادہ تمہاریےات نتی کرے تو ب کوے بھائی کے ساتھ لے جائے گا اسے اس
نہ نہ میں تو کہوں اللہ کرے دونوں کا گھر اچھے سے بس جائے یہ دونوں کے بیچ غلط فہمیاں دور ہووں گی کیوںکہ پت ہے اگر تھوڑا سا اس کو بات وغیرہ سمجھائے آ ہماری امی اسے سمجھائیں گی نا بھی اسی کا گھر ہے انشاء اللہ وہ جو ہے نا اپنے گھر سمجھے گی اس کو اس کو بڑھائے گی آگے س بت چا و ذرا ہوگا تو اپنے آپ اس گھر میں ر ج جی
نہ نہ ہاں بالکل بالکل کل الگ بہیویئر ہے آپا میں تو دیکھ کے سمجھ گئی یہ نہ رکے گی آپا یہاں اس کے نہ چیزیں ہوں گی میں تو بڑا دماغ خراب ہو گیا اپنی امی کو لے کے میں نے امی کا کیسے ٹائم کٹے گا میں تو ممی امی کو کہا دعاؤں میں اب ایسے کرو اللہ کے نام پہ رہو اور دعیں وغیرہ اپنا کمہ میں نے کہا ان چیزوں میں ناپ دھیان دو امی فالتو کی چیزیں چھوڑ دو
ہاں صحیح میں کلمہ پڑھنے سے نصیب بدل جات ہیں کیا پتا اس کا دماغ تھوڑا سا
ہاں میں نے کہا تم اب کچھ دن بعد حج کی یاترائیں شرع ہوں گی اپنی وہاں نکل جاؤ یہ جو کرے اسے کرنے بس چلو آپ کا ٹھیک ہے میں کروں گی تمہیں ٹھیک ہےیک
اللہ حافظ
امین